کررم
السلام علیکم جناب
ہلو جی جی بالکل سر بتا خیریت آپ بالکل بالکل آ رہی ہے منترم آواز آپ کی طرف نہیں آ رہی
جی جی آ رہی ہے
اچھا اچھا تو سب خیریت
جی سب کہہرییے تھے
جی جی تو مطلب ماترم آج ہم آل مواز اور رحمت کیا جہمد کے بارے میں تھوڑا گفتگو کریں گے
جی جی بالکل جناب
جی تو فرمائیں محترم
جی جنام تو آج ہم اپنی جوان کی پشارت اور بالغت کی شادی ایک ایسیی نہایت عجیز اور جج دور معتدر موضوع کا عطا کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہماری حیات کے ہر ایک لمحے پر قابل ہو چکا ہے کہ ایک ایسا آلہ جس نے پوری کائنات کو سمیٹ کر ہماری مٹی میں بند کر دیا ہے
اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جناب
تو مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک ایسا میور اور نہایتی موجود ہے جو آج کے دور میں انسان کی روح اس کے جین اور اس کی شخصیت کے مستقل دور پر متاأثر کر رہا ہے آج ہماری ایشو کا ایش گپتو گانلہ کے اثرات یعنی موبائل کا اپیوگ ہوا درپیوگ اس کی تعمیری افادیت اور اس کے بے انتہا مجر کے بارے میں گفتگو کریں گے
جی جی جناب بالکل بالکل صحیح کہا جناب آپ نے کہ جب ہم اس ججید آے یعنی اسمارٹ فون پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ قدرت کے بعد انسان کا سب سے بڑا معجزہ نظر آتا ہے مگر افسوس کی بات ہے جناب کی جہان اس نے ہمارے کاموں کو نہایت سہل اور کشلا مطلب کشادہ بنا یا ہے وہیں اس نے انسان کو کو اپنی ہیزت سے بے خبر اور محرووم کر دیا ہے اور آج کا انسان اس سے شیشے کے ٹکڑے کا اس قدر غلام ہو چکا ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھ کر بھی تنہائی کے عالم میں جی رہا ہے اس ناازوک اور شجیدہ صورت حال پر اپنے دانش مندانہ کا خیالات کیا ہے جناب
جی جی منترما آپ نے درست فرمایا نہیں حقیقت پسند اور بیے سکتا توج یہ ہے کہ موبائل دراصل ایک ایسی ازاری اور ماند جس کا اگر صحیح مزاج سے استعمال کیا جائے تو یہاں ن علم ہے اور بھی آ کی مطلب بھی پتداری کی جائے تو یہاں جین قاتل ہے انسان نے اپنی سہوولت کے لیے اسے اختار کیا ہے مگر یہ آجے اعلہ انسان کا آکا بن چکا ہے انسان اس کا فمس نفو بھی کھاتے ہیں تو موبائل کے اپیوگ اور اس کی خطرناک درپیوگ کی تام کلیدی اواب کو نہایت گہرائی اور وسیع تفصیلی سے پیش کریں گے تو مواصلات اور عالم گاد کے بارے میں بھی کیا خیالات ہے
جی جی جناب بالکل صحیح کہا جناب آپ نے کہ سب سے پہلے اس کے مشبت کا اپیوگ اور تپسلی پر روشنی ڈالتی ہے جنا کی ایک زمانہ تھا جب ایک پیغام بھیجنے کے لیے مہینوں کا انتظار لازمی تھا مگر آج کے اس دور میں جناب
جی جی یعنی کہ سائنس کا سب سے عظیم اور باغییدہ تحفہ ہے موبائل نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے پس سمندر پاھ بیٹٹے عدیزوں نے ار صرف اپلب جگ بتییرب قائم ہو جاتا ہے بلکہ ان کا دیدار بھی ممکن ہے اور اس عالے نے مانسرتی رقتوں کو پ نہیں روا د عطا کی ہے مصیبت اور عج درست س د بت یہ انسان جانوں کو حفاظت کا ایک متب ذریعہ ثابت ہوتا ہے اس نے مواصلات کے نظام پر ایک ایسا انقلاب برفہ ہے جس نے انسانی ا کوورخ پروجیا م دی ہے
جی جی جناب بالکل کیا بات کہی ہے جناب آپ نے کہ جہاں تک تعلیم اور طرح مطلب تراجت کا تعلق ہے وہاں تو تو وہاں موبائل نے گان کا سمندر ہمارے سامنے کھول دیا ہے جیسے آج ایک ہ طالب علم کو کسی عجیب کتاب یا معلومات کے لیے دنیا بھر کے پستکالوں کے چ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جناب ویسے ہی موبائل کے ایک کلک سے دنیا کا بڑی سے بڑا علم بخان اور سائنسی درفیافت اس کے جین کا حصہ بن سکتی ہے اور اسشق اس کے علاوہ معیشت کی دنیا میں اس نے بینکنگ خرید کو فروخت اور دفتری کاموں کو اس قدار آسان بنا دیا ہے کہ وہ انسان گھر بیٹھے بیٹھے للاھوں کی تراجت اور بڑی سے بڑی لین دین کو نایت اور آسمان داری کا سہولت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے یہ ہنر مندی اور روزگار کا ایک بہت بڑا سر چشمہ ہے جناب
جی جی آپ نے بالکل ا فرمایا نہیں کیا اب اس کے اس تاریخ پہلو کی طرف آتے ہیں جو ا تر تفلیف ڈے ہے یعنی کہ اس کا درپیوگ تو آجل کی جو نوجوان نسل ہے وہاں گھنٹانشرین کو ول کرنے یعنی شارٹ سٹیل سے لجج تھ فریب سے طلبا ہو چکی ہے اس عورت نے ہماری جو جین کو کچھ کیا ہے تو اس کے بارے میں کیا خیالات ہے
جی تیز بالکل جناب کہ اس کے بارے میں جناب کہ اس سدی کا سب سے بانک نشر نفسیاتی عجاب ہے کہ جسے ج ججیدی سائنس کہتی ہے کہ جب انسان کے مقصد موبائل کی اسرین اور وہ اپنی انگلیاں گستا رہتا ہے تو اس کا دماغ ڈومامائن ہارمونس کے جال میں بچ جاتا ہے یہ محض وقت کا عام نہیں ہے بلکہ انسانی جہانت کا قتل عام ہے جناب کی قبتی توجہ اس قدر گٹ چکی ہے کہ وہ کسی سجیدہ کتاب یا گہرے وچار پر دو منٹ بھی دھیان کیندرت نہیں کر پاتا ہے جناب نوجوان اپنی حیات کہ بیس تینتیس سال اپنی امنگیں اور اپنی رچناتمک شالتیں آباشی دنیا کی نظر کر رہے ہیں کہ اس ذنی آسری آنے والی نسلوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے
ی نہیں میں نے مشاہدہ کیا کہ رات اور رات پرھر موبل جات کر اسمال کر عام پہشن بن چکا ہے اس کا شحت اور مطلب کیا اثر پڑا ہو تو اس کے بارے میں د کہ جو موبائل ہے اس کی جو نیلی جو نکلنے والے ریتنی روشنی ہے اسے آنکھوں کے نور کو مجروع کرتی ہے اور نیند کے پراکرتک چکر کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے ا یعنی کہ جو نتیجہ ہوتا ہے کہ کم عمر میں انیہ طر موٹاپا کمزور بنائی ریڑ کی ہڈی میں درد کا شکار ہونا آدی جو ہے پریشانیاں بن چکی ہیں اس کی نفسیت اثر ہوا ہے ج انسان کی ماں سر کی تنائی کا شکار ہو چکا ہے لوگ ورچوئل دنیا میں تو ہزاروں دوست رکھتے ہیں مگر حقیقی زندگی میں وہ اج تنا اداس اور چچڑے ہو چکی ہیں درپیوگ انسان کو جنی پتگی وم اور کج فہمی کی ا گہری دلدل میں ڈکل رہا ہے تو سائبر جایا مورکھ لگی کےجریوال کے بارے میں کھ گنے حالات ہے
جی جی جناب بالکل یعنی کہ موبائل کے درپیوگ سے جو ایک اور ناشور پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سائیور جرائم جرائم یعنی کہ وہ اخلاقی اقدار کا پتہ نہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا کا نفسر پھیلاتے ہیں وہ فریب دین اور دوسروں کو دوسروں کو نجت کو محروب کرنے میں چراابی سنکوچ نہیں کرتے ہیں جناب
بالکل بالکل ا آپ نے بالکل مجھے فرمایا یہاں مطلب یہاں آنا جب کسی ن سمج اور بے لگام شخص کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہاں اس کے ذریعے بیک ملنگ ابوباد جی اور وت دھوگا دھڑی آدھی جو ہے کا ک کرنے لگتا ہے تو آج چھوٹے چھوٹے بچے تمکری تک پہنچ رہے ہیں ان کی عمر اور ان کے معصوم جین کے لیے یا ج کے م متردک اے الاقیا تو ک جنازہ نکل رہا ہے لوگ اصل کے رشتوں کو ایادا بہتے ہے ج بول کر میں لائس بھی کے اصولوں تک سبرات کا دعوی پر لگا لگے ہوئے ہیں اور یہ موبائل کا جو ہے وہ سب سے کنونا درپیوگ ہے اس کے جو اعتکال کا راستہ ہے اور حکومت یہ حال ہے اس بارے میں کے کیا خیالات ہیں ب طر
جی جی جناب بالکل جیسے آ اپنے عرش ععلی کی اچھائی اور برائی دونوں کا مکمل آئنہ ہمارے سامنے رکھ دیا جناب اب ہمارے شائمن کے کچھ ایسی عملی آسان اور سنہری جتن یہ ہے کہ جنہیں اپنا کر بھی موبائل کے اس عجاب سے بچ سکیں گے اور ان کی طاقت کا صحی اپیوگ کر سکیں گے جیسے اس ڈیجیٹل عصری سے نجات پانے اور موبائل کو اپنا خادم بنائے رکھنے کے لیے ہمیں اجم م مسمت کے ساتھ چند آداب اشتیار کرنے ہوں گے جناب
جی جی تو اختیار کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کھاتے ڈیجیٹل کھاتے اوپن کرنا اور بامقصد استعمال اس پر دیکھا جائے اور حقیقی رشتوں کو جو تبولیات ہے اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اور اس کا ایک اور آتا ہے کہ تبلیغی کاموں کی مصروبیت تو آج ہم نے ا جو آپ آپس میں گپتو کی ہے موبائل کیگرپیگ کے بارے میں وہ بالکل وچے رہتا ہے اور آپ سے بات کر کے اچھا لگا محترما خدا حافظ
جی جی خدلہ حافظ